السلام و علیکم
بلکم السلام کیسی ہیں آپ
جی سب خیریت ہے آپ سنایے
بلکل ہمارے یہاں بھی سب خیریت سے ہے آپ فرمایے کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی جی جی گھر میں آپ کے امو ابو سب ٹھیک ٹھاک خریت سے
جی ہمارے گھر میں بھی سب خیریت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی بلکل سب خیریت سے ہیں اور آپ سنائیں ویسینا ہاں ویسینا میں یہ بول رہی تھی ہمیں نا ہاں اپنی بچت اپنے مطلب روزمرہ کے خرچوں کے حساب سے ہمیں ساتھ ساتھ میں بچت بھی کرنی چاہیے کیونکہ پیسے بچانا بھی مطلب ہمارا ہم بہت اچھا اصول ہوتا ہے اس سے کیا ہے نا ہمیں ضرورت پڑنے پر اپنے پیسوں کا استعمال صحیح سے کر سکتے ہیں بچت بھی انسان کی ضروری ہے اور پیسے خرچ کرنا بھی ضروری ہے
بلکل سہی فرما رہی بچٹ دیکھا جائے تو آنے والے بوشیہ کا ایک دے آنے کی تیاریاں ہو جاتی آنے والے بوشیہ میں کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ آنے والے بوشیہ میں کون تکلیفیں آ جائے گی اسی لیے آج سے ہی ہم اپنا بچت کریں گے اپنے پیسوں پے ہی خرچ کریں گے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں زیادہ خرچہ نہ کرے کہ کم خرچ کریں گے تو یہ سب چیزیں پیسے بچائیں گے ہمارے آنے والے بھاوشیہ میں کام ائے گا پتا نہیں لوگوں کو کب بیماریاں ہو جاتی اپنے پریوار میں بیمار ہو جاتے تو آنے والے میں یہ پ بچائیں گے تو اس ٹائم پہ ہمیں یہ کام آئے گا کوئی بیماریاں آ جاتی ہے کوئی ترلی آ جاتی ہے تو یہ سب چیزوں سے ہمیں بچت تو کرنی ہی چاہیے تو مہنگائی کا زمانہ ہے تو اس ٹائم کا دیکھا جائے تو بچت بھی نہیں ہو پاتی ہے پر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تھوڑا نا تو تھوڑا بچت کرتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ آنے والے بھاوشیہ میں یہی ہمیں سب سے زیادہ کام آتا ہے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ابھی اسی کے اگے آپ کو دیکھنا آپ دیکھ رہے ہوں گے شادی ہے پارٹی ہے برت ڈے پارٹیاں ہیں ان میں لوگ مطلب فضولو خرچے کر رہے ہیں مطلب دکھاوا کر تے ہیں زیادہ مطلب دعوت وغیرہ پہ اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں نہ کہ دعوت پہ تو انشاء اللہ ہمیں نا ان چیزوں کو مطلب ف فضول کے خرچوں کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں ضرور ضروری ضروری خرچے کرنے چاہیے جو ہمارے مطلب حق میں ہو وہی ہمیں خر چے کرنے چاہیے کیونکہ ہم ا ہم بچ کچھ پیسے بچا سکتے ہیں فضول کے خرچوں میں سے تو کسی گ غریب کی مدد کر سکتے ہیں کسی کے نکاح وغیرہ وغیرہ میں کچھ مطلب اپنا حصہ دے سکتے ہیں تو ہم ان زیادہ مطلب فضول خرچی سے اچھا ہے مطلب دکھاوے کے خرچہ کر کے کچھ مطلب پیسوں کی بچت کریں تو آگے وہ ہمیں بہت فائدے دینے والا ہو جاتا ہے
آپ بالکل صحیح فرما رہی ہو آج کل تو دیکھا جائے تو لوگ دکھاوے کے چکر میں کافی زیادہ پیسے ادھر ادھر خرچ کر دی تے مہنگی مہنگی کیفے وغیرہ میں جاتے ہیں رش ٹورنٹ وغیرہ میں جا کے کھانا کھاتے جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی کیا کرنا فضول خرچے کر دیتے ہیں پھر بعد میں پچتانے اچھا اس میں تو اچھا ہے کہ ہم پیسے وغیرہ بچا تو ہمارے لیے زیادہ
جی جی فضول خرچے آج کل زیادہ ہو گیے دیکھ رہے ہو آپ کے مطلب جہاں گھر میں ایک گاڑی سے کام چل رہا ہے وہاں چار سدسیہ ہیں نا تو دیکھتے دیکھتے چاروں سدسیہ مطلب اپنی الگ الگ گاڑیاں لے رہے ہیں جہاں پر مطلب ایک جن کا خرچ ہو رہا ہے وہاں پہ سبھی لوگ خرچے کر رہے ہیں تو ان شاء اللہ مطلب ہمیں جن چیزوں کو روکنا چاہیے جو فالتو کی چیزیں ہوتی ہیں فالتو کے خرچے خرابیاں ہوتی ہیں ان کو روکنا چاہیے اور سبھی کو ہمیں آگے مشورہ بھی دینا چاہیے کے آگے مطلب ان چیزوں کو روکیے گا
آنے والے بھاوشیہ میں سب سے زیادہ کام آئے گا اب تو دیکھا جائے مہنگائی کا زمانا اتنا ہوگا کہ روز مرہ کی زندگی میں دیکھ کہا جائے تو روز کھانے پینے کے دام اتنے بڑھتے جا رہے ہیں تو چیز سے بچت ہی نہیں ہو پاتی ہے تو تھوڑا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری کمائی کا کچھ حصہ تو ہم اپنا بچت میں ہی رکھیں کیونکہ آنے والے بھاوشیہ مان لیجیے کہ کوئی دیکھنے نہیں جاتا کہ کون سی تکلیفیں آ جائے گی کوئی بیمار ہو سک ہے آنے والے میں دیکھے جائے کوئی بیماری آ جائے کہیں شادی نکاح وغیرہ کا سمے رہتا ہے کسی کی مدد کر دو ان سب چیزوں کے لیے بھی ہمیں ہے نا کچھ حصہ تو بچت میں رکھنی چاہیے تاکہ اس ٹائم پے کوئی ہماری مدد نہ کر سکے ہم دوسرے کی مدد کریں اس ٹائم پہ کوئی بیمار ہو جات تو اس چیز کے لیے ہم بچت کر کے رکھے یہ سب سے زیادہ اچھا رہتا ہے کہ بچت لوگ کرتے تو آنے والے بوشیہ میں زیادہ
جی جی اور دیکھا جائے نا تو مہنگائیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ مطلب ہم کسی ایک چیز سے ہمارا کام چل رہا ہو ہم ایک ایک چیز سے اپنا حساب لگا رہے ہیں تو ان شاء اللہ ہمیں دو نہیں لینی چاہیے ہو سے یا پھر دوسروں کے دیکھا دیکھی ہمیں اپنے حساب سے ہمیشہ چلنا چاہیے اور اپنے خرچوں پر روک ٹوک کرنی چاہیے فالتو فضولی خرچے نہیں خرچے ضرورت ہے تو آپ خرچہ کیجیے نہیں ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ مطلب پیسے بچ چاہیے کیونکہ کمانے والے تو مطلب کی پتتا پڑتا ہے نا یہ کیسے کمتا ہے کیسے رکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے تو اسی کے حساب سے ہمیں خرچہ پانی کرنا چاہیے
بالکل آج کہ اگر دیکھیے جو آج کے یوا ہے دیکھا دیکھیے کہ چکر میں گھر میں کتنا زیادہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فون لا کے دیجے یہ مہنگے مہنگے جوتے لا کے دیجیے یہ سب چ چیزز ہمارے ابرو لوگوں کو کافی تکلیفیں ہوتی ہے کہ ہمارا بچ اتنا مہنگی چیزیں مانگ رہا ہے پھر زیادہ ضید کر دے تو وہ چیزیں لا کے دینی پڑ جاتی ہے کبھی کبھی یہ سب چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس چیز کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو جتنا جو چیز کو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کا خرچہ بھی ہمیں اتنا نہیں کرنا لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ زیادہ چیزیں جی کبھی کبھی دیکھا دیکھی کے چکر میں کافی مہنگی مہنگی چیزیں لے لی مہنگی مہنگی چیزیں کھانے کھانا پہ جاتے یہ سب چیزوں کا ہم دھیان رکھیں گے تو ہمارا بہت زیادہ حد تک پیس سہ کچھ بچ سکتے ہیں
جی بالکل یہ ہے نا کہ بچوں کو علم نہیں ہے نا کہ ہمیں کیا ہی کرنا ہے کیا ہی نہیں کرنا ہے تو بچے اپنے حساب سے ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کہاں سے آ رہا ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے تو ان کو سکھانا چاہیے کہ مطلب پیسہ بہت محنت سے کمتا ہے اس کا صحیح سے استعمال کرو اس کا مطلب کم سے کم استعمال کرو اس کو پیچھے کے لیے رکھو ہماری ضرورتیں اور بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ اچانک سے آ جاتی ہیں تو وہ ہمیں اور ہمیں خرچہ مطلب وقت کو دیکھ کر ہی کرنا چاہیے وقت کیسا ہے کیسا نہیں ہے پر آج کل کی بچوں کو نا یہ مطلب دیکھا دیکھی والا بہت زیادہ کریز ہے اس نے لے لیا تو اب اس میں اس نے ہزار کی لے لی تو ہم بھی دو ہزار کی لیں گے تو انزءلہ یہ نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھا دیکھی میں تو انسان ختم ہو جاتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے تو دیکھا دیکھے میں لوگ تو ختم ہی ہو جاتا ہے ان کے گھر میں بھی اور کبھی کبھی بچوں کو بھی تھوڑی ہاں دعا کرتے کہ ان کو تھوڑی سمجھداری دے کہ سب دیکھا دیکھی کے چکر میں گھر میں جا کے زیادہ ضد وغیرہ نہ کرے کیونکہ دیکھا جائے تو یہ سب چیزوں سے کافی فضول خرچے ہو جاتے اور کافی تکلیفئیں ہو ٹی پھر آگے جا کے پھر دیکھا جائے تو کوئی ہماری مدد بھی نہیں کرتا ہے جب ہمیں تکلیف وغیرہ آ جاتی ہے تو لوگوں سے ہم پیسے وغیرہ بھی نہیں مانگ سک تے اسی لیے ہم اپنی بچت خود ہی کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے مہنگائی وغیرہ کا زمانہ ہے تو ہم اپنے لیے بچت کریں گے تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے کیونکے پتہ نہیں کس کو اس سمے دیکھا نہیں انے والے سمے میں پتہ چلا کے کرونا جیسا کچھ اور بیماریاں آ گئے تو اس ٹائم پہ ہماری بچت ہی کام آتی ہے
جی جی بالکل آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ پہلے کے زمانے میں کتنی سادگی کے ساتھ مطلب کتنے اچھے طریقے سے نکاح وغیرہ کوئی فنکشن وغیرہ کتنے ہلکے طریقے سے کیے جاتے تھے آج کل دکھاوا ہو گیا ہے ہر چیز مطلب اس نے ایسا کیا ہم بھی ویسا کریں گے اور مہنگائی بھی ہو گئی ہے جو پہلے کے زمانے میں دس روپئے کی چیز آتی تھی ابھی سیدھی دو سو روپے کی آتی ہے اتنی مہنگائی ہوگئی ڈبل ہوگئی ہے مہنگائی ہاں بہت زیادہ مطلب تو ہمیں اس کے حساب سے پر بچے نہیں مانتے ہے نا ان کو علم ہی نہیں ہے نا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں تو ان کو تو بس خرچہ خرابی کرنے سے ہوتا ہے مطلب
بالکل صحیح بچے بھی کافی زیادہ سمجدار رہتے ہیں کیونکے بچوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے کے سوچ سمجھ کے خرچا کرتے ہیں زیادہ فضول خرچے نہیں کرتے ہیں اور اپنی امی ابو کی بات بھی مانتے ہیں زیادہ ضد بھی نہیں کرتے تو ایسے بچے بھی کافی زیادہ سمجھدار رہتے وقت کے حساب سے دیکھ کے خرچ کرنا چاہیے وقت کے حساب سے دیکھیے تو ہے تو کرئیے نہیں ہے تو ہمیں اتنا زیادہ ضد نہیں کرنا چاہیے یہ سب چیزیں بھی دیکھیے کافی اچھا لگتا ہے کافی کم عمر میں بھی کبھی کبھی بچے ک زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں ان کے ہی بچے دیکھا گیا دیکھا جائے تو دیکھا دیکھی کے چکر میں بگڑ ہی جاتے ہیں وہ سب چیز کا ہم خیال رکھ یں تو ہمارے بچے آگے آنے جا کے بھوشیہ میں ان کو بھی پتا چلے گا کہ یہ ہمارے لیے بچت کتنی زیادہ ضرورت ہے ہم ہمارے ہم کریں گے تو ہمارے بچے بھی دیکھا دیکھی دیکھیں گے کہ بچت وغیرہ دیکھا جا ے تو ہمارے لیے سب سے اہم حصوں میں سے آتا ہے کیونکہ بچت کر کے رکھیں گے تو ہمارے آنے والے بھوشیہ میں ہمیں ہی کام آنے والا ہے
جی بالکل آج کل کے بچے تو یہ ہے کہ مطلب کچھ پیسے آئے اپنی پاکٹ میں پوکٹ منی لینا سیکھ گئے ہیں تو یہ ہوجاتا ہے کہ مطلب او آیا اور جا کے کسی کیفے میں کچھ کھا لیا اوٹ پٹانگ چیز لے لی کچھ فضول خرچی کر دیے دوست یاروں میں پارٹیاں کرلی پہلے کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی تو تو انسان اپنا گھر بنا لیا کرتا تھا زمین پراپرٹی لے لیا کرتا تھا اب تو بچے زیادہ تر مطلب پیسے ویسٹ کر رہے ہیں مط لب فالتو کچھ گھر کا کھانا نہ کھا کے باہر کا کھاتے ہیں
بالکل دیکھا دیکھی کے چکر میں آج کے بچے کافی زیادہ بگڑ گئے ہیں کئی بچے بتاتے زیادہ سمجھدار بھی ہوتے کئی بچے کو سمجھانے میں بھی سمجھ نہیں آتا وہ دعا کرتے ہیں کہ سب بچوں کو تھوری عقل آجاتی ماں باپ کی اپنی امی ابو کی بات مانے پریشانیوں کو بھی سمجھے تو ان کے لیے بھی زیادہ اچ
جی ایسا ہے نا سروع سے ماں باپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں نصیحت دیتے ہیں کہ بچوں مطلب اچھا کرو فجول خرچی نہیں کرنی چاہیے ہمیں کسی کے دیکھا دیکھی نہیں کرنی چاہیے تو انشاء اللہ بچوں پہ اثر پڑتا اور سبی ماں باپ کو سبھی مطلب والدین کو اپنے اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں بچت انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتی ہے اور کبھی بھی وقت پڑنے پر وقت آنے پر اب اس کا ہم استعمال صحیح سے کر سکتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بچے سب میں سمجھدار اپ بچت کریں گے تو ہمارے بھوشیا میں کام آئے گا ہمیں ہی
جی جی بالکل بالکل مجھے اپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شک کیا اللہ حافظ